کیسی ہو
ہاں میں بڑھیا ہوں تم بتاؤ
میں ٹھیک کچھ نہیں اسٹڈی کر رہی تھی ایگزام آنے والے ہیں نا تو میں سوچ رہی تھی تیاری کر لوں
ہاں یہ صحیح مجھے بھی کرنا تھا یار صحیح لیکن ابھی تھوڑا سا کام ہے
ہ اور تم بتاؤ تمہیں کون کون سبجیکٹ تیار کر لیے
میرا سائنس ریڈی ہوا ہے
اچھا اچھا اور میتھ ہو گیا تمہارا
ہاں میتھ ہو گیا
اچھا اچھا میرا تو میتھ نہیں ہوا ہے ابھی اس کی تیاری کرنا باقی ہے ہیلو
ہاں آواز آ رہی ہے نا جی بولو
آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے تو ابھی میرا کچھ سبجیکٹ باقی ہے جیسے مجھے ہسٹری سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں ہسٹری اپنا اس کی اس کی بھی پریکٹس کر رہی ہوں
کیا دقت ہوگی اس
مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہسٹری
اچھا
تمہارے نوٹس تیار ہو گئے
ہ ہاں ابھی تیاری چل رہی ہے
ہوں کیا کہتے اس کی نوٹس تمہارے پاس ہے
ہاں بنا لیے تھے میں نے
تو میرے پاس نوٹس نہیں ہے تو مجھے نوٹس دے دینا
ہوں
ہوں تو
ہاں لے جانا تم
اور مجھے کچھ چیزیں اس میں سمجھ نہیں آئی ہیں تو تم مجھے سمجھا دو گی کیا
ہاں بولو نا تمہیں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے
اس میں کچھ چیپٹر ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو مجھے ا مجھے سمجھا دینا لیکن میں کیسے آؤں گی تمہارے گھر
کیسے آؤ گی مطلب آٹو سے آ جانا یا پھر تمہارےبھائی کو بول دینا پک اپ کر دے گا
ہوں کیونکہ پانی بہت برس رہا ہے نا تو کیسے آؤ
ہاں یہ تو ہے تو ایک کام کرنا تم ابھی ویٹ کرو آج تو تھوڑی بارش کا موسم زیادہ ہی لگ رہا ہے ایوننگ تک اگر صحیح ہو جائے تو پھر آ جانا نہیں تو پھر کل کل کا پلین رکھ لینا کیونکہ کل کا مانسون نہیں ہے بارش کا
یا تو تم مجھے ایک کام کرو فون سے ہی کچھ سمجھا دو
ارے یار نہیں تم گھر پہ ہی آ جانا وہ صحیح رہے گا کیونکہ اورل جو چیزیں سمجھ میں آتی نا وہ آن لائن تھوڑا مجھے سمجھانے میں میں بھی اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوں نا اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو تھوڑا بتانے میں آسانی رہے گی
ہوں یہ تو ہے ٹھیک ہے تو ایک کام کرتے ہیں اگر شام تک بارش نہ ہوئی تو میں شام کو تمہارے گھر آؤں گی ورنہ میں کل آ جاؤں گی
ہاں یہ بھی صحیح ہے
ہوں اور باقی سارے سبجیکٹ اج تمہارے تیار ہو گئے
کر لیے ہیں اور کچھ ابھی تھوڑے بہت پینڈنگ ہے تو وہ میں دو دن میں کر ہوں
ہوں ہم میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہا ایگزام کا تھا ہم سب لوگ سارے دوست لوگ کہئی اچھی جگہ چلے جہاں تھوڑا سا موڈ فریش ہو جائے تھوڑا ہنسی مذاق کریں گے موج مستی ای کریں گے پارک وغیرہ چلیں
ہاں میں بھی سوچ رہی تھی کا اگزام کرانا تھا اس کے بعد
ہوں
پھر برڈن مطلب ٹینشن نہیں رہے گا نا دماغ میں ابھی یار کام آنے والا ہے یہ وغیرہ س
ہوں ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ نا ابھی نئی مووی آئی ہے ویلکم ٹو جنگل اس کو دیکھ چلیں گے کیونکہ وہ بہت کامیڈی سنا ہے میرے بھائی نے دیکھی ہے وہ بتا رہا تھا کہ بہت کومیڈی مووی ہے
میں نے ٹریلر دیکھا تھا ٹلر سے باقی کافی اچھا
ہوں تو ہم لوگ وہئی مووی دیکھنے چلیں گے اور پھر وہاں سے جو ہے کسی اچھے ریسٹورینٹ یا ڈھابے میں جائیں گے وہاں پہ کچھ کھائیں گے اس کے بعد اپنے اپنے گھر سب لوگ
ہاں جی جی
ہے نا ہم فی الحال ایک کام کرتے ہیں کہ اہ سب لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کوئی دن بنا لیتے ہیں جس میں گروپ اسٹڈی ہو سکے تو سب لوگ اپنا اپنا سبجیکٹ جو نہیں سمجھ میں ا رہا ہے وہ سب لوگ ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں یا نوٹس نہیں تو نوٹس پوچھ سکتے ہیں
ہاں جی ایکدم
ہے نا میں سوچ رہا ہوں سنڈے کا دن پکا کل ہے سنڈے کو سبھی کی چھٹی رہتی ہے ایک ٹائم پکا کر لیں تو سب لوگ ایک ہی جگہ مل کے اور سب اپنا گروپ اسٹڈی کریں
ہاں بالکل
ہم اس سے ایگزام کے لیے بھی ایزی ہوگی اور اسانی سے پڑھائی بھی ہو جائے گی
ا سی سر
ہم
اور ہمارے بھائی کی اس سٹڈی چل رہی ہے اس کے بھی تو بورڈ کہ ایگزام ہے
ہاں اس کی اسٹڈی بھی اچ صحیح چل رہی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وہ تو بھائی ہے نا تو وہ کرکٹ میں اس کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے تو جو جب دیکھو تب کرکٹ ہی کھیلا کرتا ہے
اپھر اگے چل کے بوٹ کے نمبر ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا اور ایگزام
ہاں تو ممی اس کو مارتی بھی ہے تب بھی نہیں سمجھتا
ہاں لڑکے ہوتے ہی ایسے ہیں میرا بھائی بھی ایسے ہی کرتا ہے وہ جتنا بولے اتنا وہ نہیں کرتا ہے
ہمم مجھے لگتا ہے سب لڑکے سب بنداز ہوتے ہیں ان کو کسی چیز سے کوئی پرق فرق نہیں پڑتا
تو سب کے ساتھ سمجھوتا کر ہوں ہوگا
ہمم آ اتنی اچھا موسم ہے میرا تو من نہیں کر رہا ہے پڑھنے کا میرا من کر رہا ہے کہیں گھومے لیکن پڑھائی تو کرنی پڑے گی
ہمم اور چھٹیوں میں پاس جاؤ گے تم
چھٹیوں میں اس بار سوچ رہی ہوں کی
اچھا
ہمم کہیں ٹھنڈی جگہ چلی جاؤں
اچھا
تم کہاں جاؤ گی
میں سوچ رہی ہوں کی اس بار نانی کے گھر جاؤں گی ا
تو میں سوچ میں سوچ رہی میں بھی چلی جاؤں نانی کے یہاں وہاں ان کے گھر کے پاس پارک بھی ہے اچھا خاصا
ہاں یے صحیح ہے
یا ایک کام کرتے ہیں نا تم لوگ گاوں اگر جاو تو گاوں ہم لوگ چلتے ہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گی
ہاں چلنا نا پھر جیسے میں ننیال کے وہاں پر بھی گاوں ہی ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں چار پانچ دن کے لیے جاوں گی وہاں پر ہماری فملی میں شادی کا کچھ شادی ہے تو اس کے لیے میں جانے والی تھی ہو جائے گا
ہمم تو جب جانا تو مجھے بھی بتا دینا تو میں میں اور میرا میری بہن دونوں جائیں گے
اچھا
ہمم تمہارے ساتھ ہی چلے چلیں گے پھر مزہ ائے گا سب لوگ ساتھ میں جو ہے انجوائے کریں گے
ہاں شادی کی جی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر
ہوں
ا انااد کا کانا بہت ہی اچھا تھا سب
ہوں ہاں وہ
اور ہاں فل انجوائے ہو جاتا ہے اس میں چیزیں جو مارکیٹ سے کلٹ اتے ہیں وہاں پر پور انجوےکے ساتھ ارام سے وہ ساو
ہوں
پھر بعد میں ای سی بیٹی ہو جاتی ہے پھر بس ہاسپٹل کے چکر لگاتے ہیں
ہ اچھا تو لگتا ہے مزہ اتا ہے
بہت مزہ اتا ہے اور تم کیا مطلب کیا پہننا چاہو گے شادی میں
میں سوچ رہی ہوں کہ اس بار میں م لیے وہ لاچا لے لوں میرے پاس ہے نہیں یا کوئی اچھی سی ساڑی لے لوں
نیرے چار لگا چولی گے نا اور اگرتمہاری ساس وسے بھی ہم کا ایک ہی سائز ہے
ہاں یہ صحیح رہے گا
شن میں نا لیننگا چلی سب سے اچھا رہتا ہے کمفرٹیبل بھی رہتا ہے اور شندا کرے ہوئے بھی مطلب بہت
ہوں
فوٹوز کھنچوائیں گے اچھی اچھی نئی نئی فوٹوز
ہ ہ یہ صحیح رہے گا اور کچھ ایک ادھ فوٹوز ہم لوگ اپنی اس کے لیے بھی رکھ دیں گے
ہاں ٹھیک ہے تو پھر میں بعد میں پھری ہو کے کال کرتی ہوں نا بتاتی ہوں پھر
اوکے اوکے اوکے بائے بائے